ہچ
حمدلہ اللہ آپ کے دعا اور اللہ کے رحمت سے تو بہت بڑھیا چل رہا ہے اور بتائیے
ہ آپ کیسے ہو میں بھی ٹھیک ہوں الحمدلہ اور کیا کر رہے تھے آپ
ابھی بیٹھا تھا لگ بھگ پر ابھی موسم بہت چینج ہو رہا ہے اور طبیعت ابیت مطلب اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو رہی ہے
بالکل کبھی موسم ایک دم سے اتنا گرم ہو جاتا ہے اور کبھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہو ہمیں
بالکل بالکل
تو یہ بھی تو نقصان داائک ہی ہے نا ہمارے یہ
نہیں ابھی جیسے رات کے ٹائم پہ سمجھے گ ٹھنڈی اچانک سے آ جا رہی ہے دن میں ایک دم گرم ہو جا رہا ہے اس سے انسان کا طبیعت بہت خراب ہو سکتا ہے
بالکل بے شک ہو سکتا ہے
صبح بارش ہو رہی ہے کبھی دن میں ایک دم دھوپ زیادہ ہو رہی ہے تو رات کو ٹھنڈی زیادہ ہو رہی ہے کبھی گرمی ایک دم زیادہ ہو رہی ہے
کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ایسا موسم بدلتا موسم اتنی گرمی میں بھی موسم ٹھنڈا ہو جا رہا ہے پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا تو پہلی بار ہی کتنے سمے کے ٹائم بعد ہی ہو رہا ہے یہ سب نا کتنی گرمی کے دنوں میں بھی کہ اتنا مطلب موسم مسم بدلتا ہے ایک دم سے وہی ہے اس سے بیماریاں جیسے کہ کھانسی زکام بہت جلدی لگ جاتا ہے جن لوگوں کا روگ پر پرتیروھک شمتا کم ہوتا ہے نا جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کو بہت جلدی اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے ھم
ابھی تو میرا حال فی الحال میں طبیعت تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا تھا تو تھوڑا طبیعت ڈاؤن واؤن ہو رہا تھا کبھی اچانک سے میرا گر جا ہے تو اچانک سے ب مڑ ج رہ کیا بولولو
تو وہی وہی وہی تو یہی تو کارن ہوتے ہیں کہ موسم بدلتے ہیں تو زیادہ تر کھانسی زکام کی سمسیا بہت ہوتی ہے بہت لوگوں کو ہو جات ہے انسانوں کو کھسی جک گؤں کاف زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اب دیکھیے اب گرمی ہے گرمی تھی تو ہم لوگ باہر کم نکل رہے تھے کم جانا پسند کر رہے تھے کیونکہ بہت گرمی تھی تو اب موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم بازار کے جیسے بھی جو بھی کام ہوتا ہے جس کا انسان کا باہر جانے کا من کرتا وہ ضرور جاتا ہے ایسا ہوتا آپ کے ساتھ
ہاں ہاں ہاں ہاں میں تو کر رہا ہوں ہاں میں تھوڑا صحت میں دیک دے رہا ہوں جیسے صبح ایک دم گرمی ہے تو میں تھوڑا کیا اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے اس حساب سے کھانا پینا ایڈجسٹ کر رہا ہوں ا جیسے اچھا صحت والا کھانا اور باہر جا کے تھوڑا گھومنا ایسا نہیں کہ گرمی میں ایک دم جا کے گھومنا جب شام کا ٹائم ہوتا ہے یا پھر صبح کا ٹائم ہوتا ہے تب بھی گھومتا ہوں دن صبح کے گیارہ بجے جا کے تھوڑا تو بھوپ لیتا ہوں میں
ہوتا ہے ایسے ہی ہاں ہمیں جو ہے دھوپ بھی ضرور لینا چاہیے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے جیسا بھی موسم ہو اگر صبح دھوپ آتی ہے تو ہمیں دھوپ بھی بہت ضروری ہے لیکن زیادہ دھوپ میں جانا بھی ہماری شریر کو نا نقصان ہی دیتا ہے اس سے ہمیں کئی بیماریاں اور دھوپ سے لگی ہوئی چیزیں جیسے دھوپ سے سبندت کوئی بھی بیماری ہو وہ لگ سکتی ہے گرمی میں تو اگر موسم اچھا ہوتا تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنا خیال بہت رکھنا چاہیے ہمیں گھر میں ہی بہت خیال رکھنا چاہیے جس سے کہ ہم گرمی اور سردی دونوں چیزوں سے بچے رہے تو آپ ایسا کیسے بچاؤ کرتے ہو جیسے بچنا ہو
بالکل بالکل
آپ کیسے بچاؤ کرتے ہیں اپنا سردی اور گرمی سے
دیکھیے میں کیا کرتا ہوں میں صبح اپنا تھوڑا ایکسرسائز کر لیتا ہوں کیونکہ صبح تھوڑا ماحول ٹھنڈا رہتا ہے باڈی کم گرم ہوتا ہے ہے نا تو صبح جو ایکسرسائز میرا جگنگ واگنگ ہے وہ میں کر لیتا ہوں پھر تھوڑا سا فری ہو کے ہلکا ٹھنڈا ناشتہ کرتا ہوں کیونکہ صبح صبح ایک دم گ گرم ناشتہ بھی ٹھیک نہیں رہتا ہے کیونکہ ٹھنڈے کا موسم اور اس میں ایک دم گرم گرم اچانک سے کچھ کھا رہا ہوں تو میرا باڈی کیا اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا طبیعت میرا اچھا نہیں رہے گا خراب ہو جائے گاچ
جی جی جی انشاء اللہ ایسا ہی ہوتا ہمیں گرمیوں میں اپنی صحت کا زیادہ ہی خیال رکھنا پڑتا ہے سردیوں کے مقابلے میں کیونکہ سردیاں تو ایسے ہم کچھ بھی ہی نہیں ہوتا کیکہ سردی میں ہمیں کوئی گرمی نہیں لگتی لیکن گرمی میں ہمیں اتنا پسیینہ وغیرہ آتا ہے اس سے ہمیں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم یہ یوگا کرے آسن کرے یا نہ کریں کیونکہ یوگا آسن کرنے سے بھی دیکو کئی زیادہ بیماریاں ہو جاتی ہے ایکسرسائز کرنے سے صبح تو بک بہت زیادہ پسند چینا بھی نکلتا ہے گرمی میں کریں گے تو ہمیں پھر یہی من کرتا ہے کہ ہم کریں یا گرمی کو گرمی ہو رہی ہے کہ کرے ایکسرسائز یا نہ کرے لیکن ہمیں کرنا ہی چاہیے چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو ہمیں ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
ا تو دیکھیے میں ایک ہی بات کہتا ہوں ہمیشہ نے دھ بھائی جان جو بھی ہے میری امی ابو ہم کو ہر کسی کو ایک ہی بات سمجھاتا ہو کہ یہ جو ہے آج کے ٹائم پہ موسم بہت بگڑ رہا ہے کیونکہ گلوبل وارمنگ میں جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے
جی
ہمیں بدلاؤ لانا پڑے گا خود میں جیسے دن میں تھوڑا گھر میں رہیے باہر نہیں جائیے ایک دم صبح تھوڑے تھوڑے باہر جائیے وٹامن ڈی لیجیے گیارہ بجے سے پہلے تک ب سکے تو شام کو نکل لیے شام کو نکلیے تو تھوڑا ٹہلیے کھانا کھانے کے بعد تھوڑا ہ لیے ایسا تو کیا کھانا جلدی پچے گا ہے نا اور آرام سے آدمی کا تندرستی بنا رہے گا
جی انشاء اللہ انشاءلہ ان شاء اللہ وہی آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ ہمیں گرمی میں کس حساب سے نکلنا چاہیے اگر ہم سردی کا بتاتے ہیں آپ کو تو سردی میں دیکھیے صبح کتنی ہی جلدی ہو جاتی ہے تو انسان بھی بہت جلدی اٹھ جاتا ہے تو صبح جو سردیوں کا سمے ہوتا ہے نا وہ جلدی بھاگتا ہے جلدی دن ہو جاتا ہے جلدی رات ہو جاتا ہے تو یہی ہوتا ہوتا ہے کہ ہمیں سردیوں میں بھی اپنا حساب سے ہی جلدی جلدی جیسا سم ہو رہا بیتتا جاتا ہے ہمیں بھی اپ حساب سے ہی نکلنا چ اہ جلدی سے جلدی آ بازار کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر لینے چاہیے رات کو ہمیں اپنا سمے کے انوسار ہی کھانا بنا لینا چاہیے جیسے ہم صبح گھر سے باہر نکلیں گے سردیوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ جلدی رات ہو جاتی ہے جلدی دن ہو جاتا ہے سردیوں میں یہ ہوتا ہے لیکن ہم جو اڑتے ضرور اپنے سمے پہ ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو کیونکہ ہمیں پت ہے ہمیں سب سے پہلے اٹھ کے اپنے آسن یوگا وغیرہ ایکسرسائز ضرور کرنی ہے اسی سے ہم صحت مند رہیں گے باقی جو کام ہمارے دن کے سارے گھر میں جو ہوتے ہی ہیں لوگ باقی انسان جو کرتے ہیں وہ کرتے ہی جائیں گے کرتے ہی جاتے ہیں
جی بالکل
اور بتائیے سردی کے فائدے بھی بہت ہے کھانے پینے کے نا کہ آپ نے سنا ہے سردی میں ہم جو بھی کھائیں گے ہمیں کوئی گرمی نہیں لگے گی لیکن گرمی میں تو ہم خوب پانی پی پی کے اپنا گزارا وقت نکالتے ہیں
دیکھیے سردی کا ایک الگ کھانا ہے اور گرمی کا بھی الگ کھانا ہے اس اس کے اوپر میں آپ بتا ہ دیکھی گرمی میں جو ہے گرم جیسا گرم کھانا میں بتا لو باجرے کی روٹی ہے نا پھر بعد میں اپنے ا تلے ہوئے انڈے تلے ہوئے انڈے یہ سب کھا سکتے ہیں آپ جو گرم چیز ہے جو اندر سے گرم ہے اپنے شریر کو گرمی دیتی ہے وہ اور جیسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنے شریر کو ہم لوگ گرمی کے ٹائم میں تربوز کھائیں گے ہے نا
ہاں ہمیں یہی ہے کہ گرمیوں میں ہم ہم اپنے م جو گرمیوں کے حساب سے پھل ہوتے ہیں سبزیاں ہوتی ہیں ہمیں وہ کھانی بہت ضروری ہے اور سردیوں کے سمے میں جو فھل ہوتے ہیں جو سبزیاں ہو ہمیں وہ کھانانی ضروری ہے اگر ہم وہ سمے کے انوسار کھائیں گے تو ہم ساری بیماریوں سے سردیوں سے گرمی سے لڑ پائیں گے
وہ بالکل بالکل بڑھیا بول رہے ہیں آپ اچھا اچھی بات ہے یہ جو آپ نے بتایا نا مجھے اس میں میرے کو تھوڑے چینجز لانے چاہیے ہمیں چینجز لانا چاہیے جس سے آگے جا کے کم بیمار ہو کم بیماری ہمیں پکڑے اور ہمارا شریر جو تندرست رہے
کیا چینجز لانے چاہیے ہمیں آپ بتائیں گے کچھ
جیسے نہ گرمی دیکھے گرمی کے ٹائم میں انسان کا کام کرنے کا بالکل من نہیں کرتا ہے
جی بالکل ہوں ہہم
گرمی کے ٹائم میں آدمی کھانا پکانے جائے گا اور جو عورت لوگ رہتی ہے اپنی وہ کانا پکانے جائے گی تو انس ان سے برداشت نہیں ہوگا اب ایسا تھوڑی کہ میں کھانا میری بیوی کے کچن میں میں اے سی لگا دوں گا
جی وہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا
بیوی جیسے کام کر کے بیٹھی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے یا تو جیسے اپنا
وہی وہی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ جو انسان گھر میں جو امی ہے خالا ہے جو کھانا پکا رہے ہیں ہم ان کو مطلب دیکھتے ہیں کہ کتنی گرمی میں وہ کھانا پا پکا کے لا رہ رہ ہمارے لیے تو اس چیز پہ تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ چلیے گرمی ہے لیکن ایک بات بتائیے کھانا پکاتے ہیں اور کھانے کا بالکل من نہیں کرتا گرمی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی پی لیں اگر یہی جو امی خالا ہمارے لیے کھانا پکا رہی ہیں سردیوں میں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نہیں کافی سارا مطلب بہت سارا کھانا کھا جائیں ہم ہمیں ایسا ہوتا ہے سردی میں لیکن گرمی میں تو ہم سے لوگوں سے کھانا انسانوں سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا اور ہمیں تو جتنا ہو سکے گرمیوں میں ہلک ہی بوجن کرنا ہلکا ہی کھانا پکا کے کانا چاہیے سردیوں میں تو سب طریقے کا کھانا چل جاتا ہے لیکن گرمیوں میں بالکل بھی نہیں چلتا
ہمیں کیا ہمیں کچھ چینجز لانا پڑے گا تو ہی آنے والے ٹائم میں ہم تندرست رہیں گے تو ہمارے بچے تندرست رہیں گے
انشاء اللہ انشاء اللہ وہی بچوں کا تو بہت اپنے ساتھ ساتھ خیال رکھنا بہت ضروری ہے ہمیں تو بچے کا یہی رہتا ہے کہ ہم اپنے سے پہلے بچے کا خیال رکھیں بچے کو کیا چیز سمے پہ کیسی کیا چیز دینی ہے یہ ہمیں ہی پتا ہونا چاہیے سردی میں بچے کو کیا کھلانا چاہیے کیا باہار کا نہیں کھلانا چاہیے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے گرمیوں میں بچے کو کیا چیز کھلانی چاہیے کیا نہیں یہ بھی ہمیں پتتا ہونا چاہیے صرف ماں باپ کو ہی پتتا ہوتا ہے چلیے ہمیں آپ سے اچھا لگا گفتگو کر کے مل
ہمیں بھی بہت بڑی لگا اگلی بار ضرور بات کریں گے اللہ حافظ
خدا حافظ